ہلو
ہیلو
ہلو جی آواز آ رہی ہے
جی ہاں سلام ب
وعلیکم السلام کیسے ہو
ج ماشاء اللہ میں آپ ف رمائیے آپ کے
ہاں میں بھی بالکل خیریت سے ہوں میں بھی سوچ رہا تھا کہ آج ہم ایکسرسائز پر بات کر رہے ہیں کیونکہ میں سوچتا ہوں کہ اگر ہماری جو فٹنیس ہے اور ایکسرسائز ہے تو اگر ہم نیمت روپ سے کریں تو ہمارا شریر بھی فٹ رہے گا
جی جی ماشاء اللہ اور کھانا لائی
ہاں کھانا وغیرہ تو بہت اچھا تھا اور ماساللہ بہت اچھی طرح سے کھا کھایا اور میرا من بھی پرسن ہوا کھانا کھا کے ویسے آپ کی آواز تھوڑی کم کم سی آ رہی ہے
جی ماشاء اللہ یہ نا تھوڑی نیٹ ورک کی پرابلم ہو رہی ہے اس لیے
ہاں چلو چلو کوئی دقت نہیں ہے ویسے میں سوچ رہا ہوں کہ کیوں آپ سےسا کے بارے میں بات کروں تو آپ بتائیے کہ رائز ہمارا شریر کیسے کیا کیسے کرنا چاہیے
ہیلو
ہاں ہاں بولیے بولیے
ہیلو
ہلو آجاز نہیں آ رہاریی
جی ہاں سر گ دوبارہ سے فرمائیے آپ کی آواز نا ابھی سک ج آتی ہے
اچھا اچھا میں سوچ رہا تھا کہ کیوں نہز کے بارے میں ہم بات کریں تو آپ کے حساب سےرائز کیا کیسے کرنا چاہیے تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں
جی ماشاء اللہ میرے حساب سے نا ایکسرسائز سبھی کو کرنی چاہیے میں میں تو نہا آج کو میں جلدی کر تات کال
ایکسرسائز اور جو فٹنیس دونوں کے بارے میں بات کریں تو زیادہ بہتر رہے گا ہمارے لیے
ہاں بالکل بالکل کیوں نہا ہمیں بھی یہی سوچ رہا تھا جیسے کہ آپ نے کہا اگر سرو سوستھ رہے گا تو ہمارا جو سبھی کام ہے وہ بھی اچھی طرح سے کر پائیں گے تو ایکسرسائ ہمارے شریر کے لیے جو آج کل ہمارا جو شریر ہے نا تو اس کے لیے فٹ رہنا بھی بہت ضروری ہو گیا ہے
جی جی ماشاء اللہ بالکل
ہاں تو میں بھی یہ سوچ رہا تھا جیسے میں ہر روز اپنا جو سمے نکال کر رو ایکسرسائز کر ت ہوں
جی جی بالکل بالکل اور آپ ہیلو
ہاں ہاں بولیے بولیے
آپ مجھے بتا سکتے ہو کہ ایکسرسائز میں کون کون چیز کرتی ہوں ایکسرسائز
ہاں بالکل جیسے کہ میں نے کہا میں جیسے ہلکی دوڑ لگاتا ہوں اور پھر اسٹریچنگ ہوئی اور پھر آپس میں پوشپ وغیرہ بھی کر لیتا ہوں تو اس سے شریر ہمارا جو تو چست تندرست رہتا ہے تو ماشاء اللہ بہت مزہ آتا ہے ایکسرسائز کرنے کے بعد
جی جی ماشاء اللہ مجھے بھی نا ایکسرسائز کرنا بھی اچا ہے اچھا لگتا ہے اگر شریر سوستھ رہے گا تو نا اپنے سبھی کام اچھے اپنے جو کام ہے وہ بھی سبھی اچھھی رہیں گے اور کام نا آسانی سے کر پائیں گے
بالکل بالکل بہت بڑھیا ویسے آپ کیا ایکسرسائز کرتے ہو
جی ماشاء اللہ میں نا صبح جگتی ہی ویسے میں تورسائ کرتی ہوں ورنہ میں سوچ رہی تھی کہ میں ایکسرسائز کرنا اسٹارٹ کر تو آپ نے بتا دیا آپ ب ہاں تو میں نا ابھیتا ہے
ارے بہت بڑھیا میں آپ جیسے کہ ایکسرسائز میں تھوڑا دوڑ وغیرہ لگا لیا کریں اور اس کی کیپنگ اور سٹ اپس کر لو اور آپ کے لیے کچھ مطلب ہوتا ہے نا جو مہیلاؤں کے لیے تو تھوڑا الگ الگ ہوتا عورتوں کے لیے ایکسرسائز تو آپ اس حساب سے کر لیا کرو جس سے آپ کا شریر بھی فٹ رہے گا اور آنے والے سمے میں بھی آپ کے لیے کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا تو بہت ضروری ہے آپ لیےرائز کر ف کروں جس سے آپ کا شریر طاقت بور ہوگا اور اس خروچ بھی آئے گی
جی جی ماشاء اللہ بالکل صحیح س ہے پیسے نہا مہن مں کے لیے ایکج کرنا بے حد ہی زیادہور
ہاں بالکل بالکل ا آب ایکسرسائز مطلب ڈیلی کرو گے نمت روپ سے کرو گے تو آپ اس سے کیا ہے کہ آپ کا جو شریر کا آلس ہوتا ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے
جی جی ہمیں نا دن میں تیس منچ تک ضرور کرنا چاہیے پر ڈے کرنا چاہیے اور نا ہماری جو ا ہماراری جو کل شک وہ بھی ن روزانہ ویایام کرنے اور ن نیمت پیا پر نا سبھی سوستھ رہتا ہے
ہاں بالکل بالکل میں بھی یہی سوچتا ہوں کیوں نہ میں نے روپ سے ویام کرنی چاہیے کیونکہ اگر ہم اپنے شریر کو سوستھ رکھیں گے تو جیسے کہ ہمیں زیادہ تر کوئی بھی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہے گی اور ہمارا شریر بھی سوستھ رہے گا اور اس سے ہمارے شریر کو کئی ساری بیماریوں سے بھی بچایا جا سکتا ہے تو صحیح بات ہے اور ویسے بھی آپ نیمت روپ سے بھی جو مطلب ویایام کرو گے تو آپ کا شریر تو اس سے سوستھ بھی رہے گا اور ویسے بھی آپ جیسے آپ کہ نے کہا کہ آپ کو دوڑنا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ دوڑو گے تو اس سے آپ سری ہے نا تو اس سے پوری کسرت ہو جاتی ہے شریر کی تو ماشاء اللہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو صبح دوڑ اور میں تو کہوں گا کہ آپ نیمت روپ سے دوڑا کریں تو بہت بڑھیا رہے گا
جی جی ماشاء اللہ بالکل بہتر ہے مجھے دو دوڑ لگانا سب سے زیادہ پسند ہے مجھے بھی دوڑ دیتی نا پوری شریر کی کسرت ہو جاتی ہے کبھی کبھی یوگ کرنے سے نا من شانت رہتا ہے اور جو شریر نچیلا ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے
ہاں بالکل بالکل میں بھی سوچتا ہوں جیسے میں کچھ کچھ میں نے یو آسان مو جو ہوتے ہیں نا یوگ کے آسان وہ بھیگا یوگاسن سیکھ رکھے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو یوگا کرنا بہت اچھا لگتا ہے تو آپ کرا کری نیمت روپ سےگا میں بھی کچھ جو اسٹیپس کہ نا یوا کہ وہ بھی کرتا ہی جیسے اگر آپ ایکسرسائز کر رہے ہو تو اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا کھان پان بھی اچھا ہے تو وہ بھی بہت صحیح ہے آپ کے سواستھ اور صحت کے لیے
جی جی ماشاء اللہ بالکل بالکل صحیح فرما رہےسے نا ہمیں نہا ہماری تو کیا کہتے ہیں جو ہم بیس پھل فوٹ وغیرہ ویسی چیزیں کھات چیزوں کو تیاگ دینا چاہیے اور جو سج کی ج ہیں یہ پھل فوٹ جو ہمیں نقصان داک ہے دیکھا ہوا ہے کئی پل فوٹ ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں نقصان کرتی ہیں
ہاں بالکل ہوتے ہیں کئی ساری چیزیں ہیں جو ہمارے ساستھ کے لیے ہانیکارک بھی رہتی ہیں ویسے بھی میں تو کہوں گا کہ اگر آپ ایکسرسائز کر رہے ہو تو مطلب کیول ویایام سے ہی کام نہیں چلتا اگر آپ کو ایکسرسائز کرتے سمئے پوشٹک بوجن بھی کھانا چاہیے اور جنک فوڈ کھانے سے آپ کو بچنا چاہیے تو آپ کے جو صحت جو ہے وہ بھی اچھا رہے گا اور آپ کے شریر کے لیے بھی کفایتی رہے گا
جی رہی ویسے نا میں پوچ رہی تھی آپ ایکسرسائز کیا کیا کرتے ہو بتا سکتی ہ
ارے ویسے آپ کی آواز تھوڑی کم سی آ رہی ہے تو آپ اپنی آواز کو پہلے صحیح کریں
آپ بھی پر ڈے ایکسرسائز کرتی ہو کیا
ہاں ہاں میں تو کرتا ہی ہوں تھا جلدی جگنے کے بعد تھوڑا ایکسرسائز کر لیتا ہوں اور اکثر کرنا ہمارے شریر کے لیے بھی بہت لابھ دائیک ہے اور میں اپنے جو پریوار والے ہیں ان کو بھی بتاتا ہوں کہ یہ ایکسرسائز کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے اور بہت ضروری کی پیسے بھی ہم لوگ کسان ہی مطلب وہ کسان پروار سے آتے ہیں تو ہمارا شریر تو کیا ہے کہ ایکسرسائز ویسے ہی ہوتی رہتی ہے پر پھر بھی ایکسرسائز کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اور ویسے میں کہتا کہنا چاہوں گا کہ اسائی کی بات شریر کو پانی کی بہت ضرورت ہوتی ہے تو آپ کو پانی کی بوتل ہمیشہ آپنے ساتھ رکھنی چاہیے اوراکسرسیز سمے پانی کا استعمال بھی کرتے رہنا چاہیے
جی جی ماشاء اللہ مجھے مجھے بھی نا پانی کی بہت ہی زیادہ عادت ہے اور میں بھی نا ایکسرسائز کرتی رہتی ہوں تو نا اب وہ پانی کی بوتل تل سات میںں لے کے جاتی ہوں
ویسے آج کل تو کیا ہے کہ ایکرسائز کے لیے آج جم بھی زیادہ کھل رہے ہیں تو وہ بھی آپ جم وغیرہ بھی جا سکتے ہو اور لیکن جو ایکسرسائز کرتے ہیں نا وہ لیکن جو گھر پر ایکسرسائز کرتے ہیں وہ بہت اچھا اچھی رہتی ہے نا گھر کی ایکسرسائز کیونکہ کھلے واتاورن میں ہوتی ہے تو ماشاء اللہ بہت اچی ہے
جی جی جی بالکل بالکل ماشاء اللہ بالکل صحیح فرما رہے جی ہو ویسے نا ہم میں ہیلو میں نا صبع نا کچھ گھریلو اپائے بھی کرتی ہوں جس سے کیا شریر بھی ٹھیک رہتا ہے تھوڑا نا آرام بھی ملتا ہے ویسے مجھے لگتا ہے کہ ابھی ہر ودارتھی کو نا کچھ سمے ویایام کے لیے بھی نکالنا چاہیے
بالکل بالکل میں بھی جیسے سوچتا ہوں جیسے آپ نے کہا کہ جو ایکسرسائز میں جیسے پشپ ہوئے اور دوڑ ہوئی جیسے ایکسرسائز ہیں جو کسی مشین کے بنا کی جا سکتی ہیں اور جم میں تو کیا ہے کہ مشینوں سے ہی ایکسرسائز کی جاتی تو ویسے بھی ہوتا ہے کہ آپ بنا مشینوں کے بھی کام چلا سکتے ہو ویسے صحی ہے اور میں تو کبھی کبار ایسا لگتا ہے کہ میں اکسرائی کرتا ہوں تو مجھے آلس آ رہا ہے تو اب کو بھی کئی باراکسرسز کرتے سمے آلس آتا ہے کیا
جی نہیں مجھے نا ایکسرسائج کرتی میں بالکل بھی آلس نہیں آتا ہے مجھے تو اچھا لگتا ہے جب کبھی ابھی جاتا ہے ایک مہینے میں ایک دو بار آ جاتا ہے مجھے آلس
ہاں بالکل بالکل ویسے کہتے ہیں نا کہ اگر نیمت روپ سے آپ اکسرسیز کرو گے تو وہ ایسی چیزیں آپ کی جو اکسرسز کرنے کے لیے نہیں روک پائیں گی اور آپ نمت روپ سےاکسرسز کرو گے تو آپ کے لیے پریرا رہے گی اور نیمت روپ سے اکزرسائز کرنا سب سے مہتوپورن ہوتا ہے تو آپ کو اکزرسائز کرنے کے ویسے فائدے کیا ہیں ویسے آپ اکزرسائز ڈیلی کرو گے تو ابھی آپ کو فائدہ ہوگا اگر آپ ایک دو دن کرو گے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل بالکل ہمیں نا ایکسرسائز پر ڈے کرنا چاہیے
ہاں بالکل بالکل اور میں بھی تو یہی کہوں گا کہ لمبی سمے تک اگر آپ ایکسرسائز کرو گے تو تو یہ آپ کے ابیاس میں آ جائے گی اور ایک اکسرسیز کرنے سے آپ کو آتم وشواس بھی ہوگا کہ میں ہاں میں یہ سب کر سکتا میں کر سکتا ہوں تو یہ بہت بڑھیا بات ہے اور آپ کو ایکرسائز کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کا بھی دھیان رکھنا چاہیے اور اچھا کھان پان سے ہی آپ کی صحت صو سوستھ رہے گی اور بڑھیا رہے گی ویسے بھی اگر آپ کا شریر سوستھ رہے گا تو آپ کا من بھی خوش رہے گا اور یہ بات ہے بہت نربھر کرتی ہے نا ہماری جو ایکزرسائز پر
جی جی ماشاء اللہ بالکل بالکل مجھے نا آپ سے وہ کر کے بہت اچھا لگا
ارے بالکل بالکل مجھے بھی آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا ماشاء اللہ اکسرسائز کے بارے میں جانکاری ملی تو چلیے ملتے ہیں اگلی کال میں تب تک کے لیے خدا حافظ
جی اللہ حافظ